ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں شکر کا شکر اللہ کا اور کیا کر رہے
میں بس بیٹھی ہوئی تھی
آپ لوگوں کو پانی ہے کیا
ہاں پانی تو ہے
ہمیں پانچ دنوںے یہاں سے پانی نہیں ہے
کیوں کیا ہوا؟
پتا نہیں پانی آ رہا ہے لیکن بہت گندا آ رہا ہے آج بالکل ہے ہی نہیں
ورنہ کیا پانی بہت ضائع بھی ہو رہا ہے نا
ہاں لیکن پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے
ہوں پانی اللہ تعالی کی سب سے بڑی اور قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے
ہ زمین پر موجود ہر زہ مخلوق کی زندگی پانی سے وابستہ ہے
انسان جانور پرندے اور پودے سب پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے
ہاں پانی پینے کھانے پکانے نہانے صفائی اور کھیتی باڑی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے نا
ہاں پانی کو زندگی کی بنیادی ضرورت کہا جاتا ہے
ہاں صاف پانی پینے سے انسان کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے
قرآن پاک میں پانی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا
ہاں اگر صاف پانی دستیاب نہ ہو تو مختلف بیماریاں پھیل سکتی ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف اور محفوظ پانی استعمال کرنا چاہیے
پانی نہ صرف پینے کے لئے ضروری ہے بلکہ یہ کھیتی باڑی صنعت صفائی اور روزمرہ کے بے شمار کاموں میں استعمال ہوتا ہے
ہاں کھیتی باڑی کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہوتا ہے کھیتی باڑی اگر پانی نہ ہو تو کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے
ہاں اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا نظام متاثر ہو جائے اور انسانی معاشرہ بحران کا شک کار ہو جائے
پانی کی کمی ہو جائے تو فاصلے خراب ہو جاتے ہیں
پانی انسان کی صحت کے لیے نہایت اہم ہے اچھا
ہاں ہاں اسی طرح فیکٹریز بجلی پیدا کرنے میں بھی پانی اہم کردار ادا کرتا ہے اگر پانی نہ ہو ہم کیسے کھائیں گے پیئیں گے
ہمارے جسم کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے
ہاں آج کل کے دنیا کے علاقوں میں پانی کی کمی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ پانی کا ضائع
پانی جسم کے کا درجہر حرارت برقرار رکھتا ہے غذائے اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے اور فضول مدھو کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے
ہاں ابادی ہیں ہمیں چاہیے کہ پانی کو ضائع نہ کریں اور اسے احتیاط سے استعمال کریں
ہاں جو لوگ کم پانی پیتے ہیں انہیں مختلف صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ہر شخص کو صاف اور صحت بخش پانی استعمال کرنا چاہیئے
ہاں جو مطلب اگر ہم گندا پانی پیئیں گے ہمیں کتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اسی لیے ہمیں صاف پانی پینا چاہیے پانی کی قدر کرنی چاہیے پانی کو صاف رکھنا چاہیے ہم اگر گھر سے کوڑا نکالتے ہیں تو ہم وہ پانی نہیں سھیکتے ہیں
ہاں صحیح بات ہے پانی گریلو زندگی میں بھی بہت اہم ہے
ہاں اگر پانی نہ ہو ہم کیسے کھانا بنائیں گے ہم کیسے مطلب پانی سے ہی ہم زندہ رہتے ہیں کچھ دن ورنہ ہم کیسے زندہ رہیں گے ہم تو پانی پہ ہی زندہ رہتے ہیں ورنہ کیسے رہ سکتے ہیں کھات کھیتا باڑی کا در م در بھی پانی پر ہی ہے
ہاں ہم روزانہ نہانے نہانے کپڑے دھونے برتن صاف کرنے کھانا پکانے اور گھر کی صفائی کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں
ہاں آج کے دور میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے آبادی میں اضافہ بھی ہوا ہے پانی کا غیر ضروری استعمال میں آلودگی پانی کے ذخیر کو کم کر رہے ہے
ہاں اگر چند دن تک پانی کی س بند ہو جائے تو لووں کو کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ہاں صحیح بات ہے ہم اگر ہم اگر ہمیں پانی کا بچاؤ کرنا چاہیے تو ہمیں نل کھلا نہیں چھوڑنا ہے پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے بارش کا پانی بھی ہم محفوظ کر سکتے ہیں پھر وہ ہمیں انیں پیڑ پودوں میں لگ سکتے ہے نا
ہاں بدقسمتی سے دنیا کے کئی ممالک میں صاف پانی کی کمی پائی جاتی ہے
ہاں ہاں ہمیں بھی اگر پ ہمیں پانچ دن پانی نہیں تھا اب پانچ دن کے بعد پانی آتا ہے نا وہ بھی گھندا آتا ہے ہم پانی بھی نہیں پی پا تے سے بہت یہ بیماریاں بھی پیدا ہوئی
ہاں بہت سے لوگ دور دور سے پانی لانے پر مجبور ہوتے ہیں
ہاں ہاں ورنہ کیا پہلے زمانے میں پانی کی قدر تھی کیونکہ ان کو دور سے پانی لانا پڑتا تھا نا ہمیں گھر بیٹھ کے پانی آتا ہے اور ہمیں وہ بھی ضائع کر ہمیں وہ بھی یہ کرتے ہیں ضائع
ہ کچھ علاقوں میں لوگ آلودہ پانی استعمال کرتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں
ہاں ہاں لگنا کیا یہ تو ہوتا ہے
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پانی لامحدود نہیں ہے اور اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی تو آنے والی نسل شدید مشکلات کا شکار ہو سکتا
ہاں ہمارے لیے تو یہ پھر بھی اتنا نہیں ہے مسئلہ کہ لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے اب قرآن میں بھی آیا ہے نا ا جتنا ہم آگے جائیں گے جتنا قیامت پاس آئیں گے اتنی پانی کی کمی ہو جائے گی
ہاں پانی بچانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے
ہاں ہاں، اللہ نے پانی نہ بچانے والوں کو بتایا ہے کہ انہیں یہاں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو پانی نہیں بچاتے
ہاں ہمیں نہ لوگ کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے گاڑی دھوتے وقت ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے کیونکہ اس سے تندرست رہتے ہیں اور بیماریوں سے بھی بچتے ہیں
ہاں صحت اچھی رہتی ہے پانی پینے سے
ہاں ورنہ اور بتاؤ آپ آج اسکول گئی تھی کیا آپ
نہیں میں نہیں گئی تھی
کیوں
میری صحت تھوڑی ناساز تھی
اچھا اچھا ٹھیک
آپ گئی تھی
ہاں میں گئی تھی میں گئی تھی آج لگ وہ عید سے میں آج گئی تو وہاں بھی بارش ہی پڑی
او کیسا رہا دن
ٹھیک ہی تھا اتنا بھی اچھا نہیں تھا
آ
ہاں اور بتاؤ آپ مجھے لگا کہ میں آپ کو فون کروں گی ہمیں پانی ہی نہیں ہے ہمیں اب پائپ لگائیں گے اب بولا آپ میں پانی ہے لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے نا ابھی ہم اب پانی کا کیا ہی کریں
ہاں ہو جاتا ہے
ہاں اور بتاؤ میں یہی مطلب سوچ رہی تھی پانی کتنا ضائع ہوتا ہے پہلے تو پانی بالکل بھی ضائع نہیں ہوتا ہے جب ہم نہانے جاتے ہیں نا ہم تب بھی نل کھلا ہی رکھتے ہیں اور خود کے مستی میں ہوتے ہیں
ہوں اتنی بڑی نعمت ضائع ہو جاتی ہے ہم انسانوں سے
ہاں ورنہ کیا ہمیں قدر کرنی ہی نہیں آتیی
وہی ہے نا ضرورت سے زیادہ چیز جو میسر ہو جاتی ہے اسس کی قدر ہی بھول جاتا ہے انسان
ہاں یہ تو صحیح بات ہے ہم پانی کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں ہمیں پانی کی قدر بالکل بھی نہیں ہے ہمیں جب یہ پانی ابھی تھوڑا تھوڑا تو پانی ہے ہمیں جب یہ بھی جائے گا نا ہمیں تبھی قدر آئے گی پانی کی
ہوں ہم اس قیمتی وسائل کی حفظ حفاظت کرنی چاہیے
ہاں ورنہ کہ اور یہ آنے والے نسلوں پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا
ہاں ہمیں سب کو بولنا بھی چاہیے کہ مطلب پانی بچاؤ ہمیں یہ پیغام سب کو بتانا چاہیے
لوگوں کو سکھانا ہے کہ ضائع نہ کرو پانی جب پانی نہیں ہوتا ہے تب ہی پانی کی قدر پت چلتی ہے ایسے تھوڑی پت چلتی ہے
وہی جیسے ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو پتا چل رہی کہ اپنی ضروری
ہاں ورنہ کیا پہلے تو جب میں مطلب پانی یہاں سے ضائع ہوتا تھا پہلے ہم نل ایسے ہی کھلا رکھتے تھے پ نہیں ہوتی تھی کبڈی دونے کے ٹائم رکھ دین نالے کھلا مشین وہ بھی ہو تھی فل مشین تب تک پتا ہی نہیں ہوتی تھی آج ہم جب تھوڑا سا پانی آتا ہے نل بند کرتے ہے کیونکہ پانی ہی نہیں ہے ہمیں
ہاں ابھی ایک قطرے کی قیمت آ جاتی ا دیاب
ہاں بنہ کین
ہ سی بات ہے
تاکہ آنے والے نسلی بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکے
ہاں ورنہ کیا جب ہم پانی کی قدر کریں گے ہم اگر تھوڑا تھوڑا ہی کریں گے پانی استعمال ہمیں آگے جا کے بھی پانی رہے گا اگر ہم نے ورنہ ضائع کیا آگے جا کے ہم خود کے لیے خود ہی یہ ایک یہ بنا رہے مشکل پیدا کر رہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں
ہاں جی اس سے نہ ہمیں صرف فرق نہیں پڑتا ہے اس سے جو باقی جاندار ہیں ان ان کو بھی مشکلیں آتی ہیں
ہاں پانی تو ہر ایک جاندار کے لیے ضروری ہے پیڑ پودوں کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے ضروری ہے اپ دیکھو کہ اگر ہمیں ایک ایک دن پانی نہ ہو ایک دن ہم پانی نہ پیے ہم لگے ہمیں لگے گا کہ ہم مر گئے ہیں
ہاں
چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ